ہیلو ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
ہاں شکر اللہ کا
ہاں بہت دنوں سے تم سے بات نہیں ہوئی تھی تو سوچا ضرور فون کروں اور تمہارا حال چال پوچھ لو سب خیریت ہے نا وہاں
اللہ کا شکر ہے یہاں سب بالکل خیروافیت سے ہے آج اچانک میرے ا
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور تمہاری آواز سن کر بہت خوشی ہوئی ہاں واقعی تھوڑا وقت گزر گیا ہے ہماری گفتگو کو تم بتاؤ تم کیسی ہو اور گھر میں سب کیسے ہیں
اللہ کا شکر ہے یہاں سب بالکل خیر و آفیت سے ہے آج اچانک میرے ذہن میں ایک اہم موضوع آیا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہارے ساتھ اس پر تھوڑی گفتگو کی جائے تم جانتی ہو نا کہ ہمارے آسا پاس کی دنیا کتنی تیز سے تیزی سے بدل رہی ہے
ہاں بالکل دنیا تو بہت تیزی سے بدل رہی ہے مگر تم کس خصوصی موضوع پر بات کرنا چاہتی ہو مجھے ایسی گہری گفتگو میں ہمیشہ بہت دلچسپی لگتی ہے چلو جلدی سے بتاؤ کہ آج تمہارا ذہن کس طرف ہے
دراصل میں آج کل کے دور میں ایمانداری کے سلسلے میں سوچ رہی تھی تھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایمانداری کے معیار بدلتے جا رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی جھوٹ یا ہرا فھیری کی کوئی بھی بری ب بڑی بات نہیں ہے تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے
تم نے بالکل صحیح اور نہایت اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے ایمانداری تو ہماری انسانیت اور ہمارے دین کی بنیاد ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں لوگ فوری فائدے کے لئے اس عظیم سبق کو بھولتے جا رہے ہیں جو کہ نہایت افسوس اپنا خ
ہاں تم نے بالکل درست کہا کل ہی کی بات ہے میں بازار گئی تھی اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک دکان دار ایک بولے بالے شخص کو خراب مال زیادہ قیمت پر بیچ رہا تھا مجھے اس وقت اتنا افسوس ہوا کہ انسان تھوڑی سے پیسوں کے لیے اپنی آخرت کیوں خراب کرتا ہے
یہ واقعی دل دکھانے والی بات ہے دکانداری میں تو ایمانداری کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے ہمارے معاشرے میں جب تک تاجر اور د دکاندار ایماندار نہیں ہوں گے تب تک برکت کیسے آئے گی لوگ بھول جاتے ہیں کہ حرام کی کمائی میں کبھی سکون نہیں ہوتا
تم نے بالکل سچ کہا برکت تو صرف اور صرف حلال اور ایمانداری کی کمائی میں ہی ہوتی ہے چاہے وہ کمائی کا کام کی ہو یا نہ ہو اس سے اس میں جو سکون ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی خزانے میں نہیں مل سکتا تا لوگ پتہ نہیں کیوں اس بات کو سمجھنے سے کیسر ہے
میری پیاری سہیلی دراصل بات یے ہے کہ آج کل لوگ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانا چاہتے ہیں اس جلد بازی اور لالچ نے ان کے دلوں سے خوف خدا ختم کر دیا ہے جب انسان کے اندر سے خوف خدا نکل جاتا ہے تو وہ ایمانداری کا راستہ چھوڑ دیتا ہے
بالکل صحیح کہا تم نے لالچ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے لیکن سونچو اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایمانداری کو اپنا لے تو ہماری زندگی کتنی آسان اور پون پرسکون ہو جائے ائے ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہمارے دل میں رہے گا
ہاں اور سب سے بڑی بات یے ہے کی ایمانداری صرف مال و دولت تک محدود نہیں ہوتی ہماری گفتگو ہمارے وعدے اور ہمارے تعلقات میں بھی ایمانداری ہونی چاہیے اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا بھی تو ایمانداری کا حصہ ہے
تم نے ایک نیا اور نہایت خوبصورت پہلو اجاگر کیا ہے ہمیں اکثر ہم اکثر سمجھتے ہیں کی صرف پیسے کے معاملے میں دیانتداری ہی ایمانداری ہے مگر تمہارے لفظ نے مجھے یے سوچنے پر مجبور کیا ہے کی وعدہ خلافی بھی اصل میں بددیانتی کی ہی ایک شکل ہے
شکریہ لیکن یے حقیقت ہے اگر ہم کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں یا کسی کو کوئی کسی سے کوئی ایسا وعدہ کرتے ہیں جو ہم پورا نہیں کر سکتے تو ہم اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں زبان کا پکا ہونا ایماندار انسان کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے
تم نے بالکل بجا فرمایا مجھے اپنے والد صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے کی انسان کی پہچان اس کے لباس یا اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کی کول فیل کی سچائی سے ہوتی ہے اگر کول اور فیل میں تضاد ہو تو ایمانداری ختم ہو جاتی ہے
تمہارے والد صاحب نے بالکل سنہری بات کہی تھی کال اور فیل کا ایک ہونا ہی تو اصلی مرد مومن کی نشانی ہے مگر آج کل ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہے تے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے اس تزاد نے ہمارے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے
ہاں اور اس کھوکھلے پن کا اثر ہماری نئی نسل پر بھی پڑھ رہا ہے بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اگر ہم خود ہی ان کے سامنے جھوٹ بولیں یا بددیانتی کریں تو ہم ان سے ایمانداری امید کیسے رکھ سکتے ہیں
یے تم نے نہایت فکر انگیز بات کہی ہے بچوں کی تربیت میں والدین کا کر دار سب سے اہم ہوتا ہے اگر گھر کا ماحول ایمانداری پر مبنی ہوگا تو بچہ کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا ہمیں اپنے لن سے انہیں سکھانا امنو سے انہیں سکھانا ہوگا کہ سچائی ہی سب سے بہترین راستہ ہے
بالکل تربیت کی ہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط معاشرہ کھڑا ہوتا ہے لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس دور میں جہاں ہر طرف ناانصافی اور بد بد نوائی کا دورا دورا ہے وہاں ایک ایمان دار شخص کامیاب ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایماندار انسان آ پیچھے رہ جاتا ہے
یہ ایک عام غلط فہمی ہے ہو سکتا ہے کہ شروع میں ایماندار شخص کو تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یا اس کی ترقی کی رفتار دمی ہو لیکن آخر کار کامیابی اور عزت صرف اسی کو ملتی ہے جو سچائی کے راستے پر چلتا ہے بٹ تانتی کی کامیابی عرضی ہوتی ہے
تمہاری اس بات نے میرے دل کو بڑا سکون پہنچایا ہے واقعی عارضی کامیابی سے بہتر طر ہے کہ انسان مستقل عزت اور سکون پائے جو لوگ چالاکی سے آگے بڑھتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور انہیں آخرت میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا
بالکل صحیح کہا تم نے آخرت کی شرمندگی تو سب سے بڑی ناکامی ہے اور پھر یہ بھی تو سونچو کہ ایک ایماندار شخص جب رات کو سوتا ہے تو اس کے کا زضمیر مطمئن ہوتا ہے اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی جھوٹ پکڑا جائے گا یا اس کا کوئی راز کھل جائے گا
ہاں صحیح کہا زضمیر کا سکون یہ وہ دولت ہے جو دنیا کا امیر ترین شخص بھی پیسے سے نہیں خرید سکتا جب ضمیر مطمئن ہو تو انسان ہر مشکل کا مقابلہ ہنسی خوشی کر سکتا ہے مگر جب زمیر ہی مر جائے تو پھر انسان زندہ لاش بن جاتا ہے
تم نے نہایت گہری اور سچی بات کہی ہے زمیر کی موت ہی اصل میں انسانیت کی موت ہے اور جب انسان کا زمیر سو جاتا ہے تو اس کو ہر برا کام اچھا لگنے لگتا ہے وہ بدیاندتی کو اپنی ہوشیاری اور چالقی سمجھنے لگتا تا ہے جو کہ سب سے بڑا دھوکا ہے
ہاں اکثر لوگ بدانتی کو اپنی عقل مندی کا نام دےتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیک دیکھو کیسے سامنے والے کو بیکوف بنا دیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ سامنے والے کو نہیں بلکہ خود کو اپنی آکھ کی بٹ کو تباہ کر رہے ہے اور خود کو دھوکا دے رہے ہے
سچ ہے وہ خدا کو تو دھوکا نہیں دے سکتے جو دلوں کے ا بھی خود خوب جانتا ہے چاہے ہم دنیا سے کتنا ہی چھپا لے ہمارے خالق ہماری ہر حرکت اور ہر سونچ سے واقف ہے اگر یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو کوئی انسان کا بھی خیاانات کرنے کی ہمت نہ کرے
خیالات یہ لفظ ہی کتنا باری ہے امانت میں خیانت کرنا تو ہمارے دین میں منافع کی نشانی بچ بت بتایا گیا ہے چاہے وہ کسی کی دولت ہو کسی کی بات ہو یا کسی کا راز ہو اگر کسی نے ہم پر بھروسہ کیا ہے تو اس بھروسے کو قائم رکھنا ہمارا فرض ہے
تم نے بالکل درست فرمایا کسی کا بھروسہ توڑنا سب سے بڑا گنااہ ہے کیونکہ دولت اگر کھو جائے تو دوبارہ کمائی جاسکتی ہے لیکن اگر ایک بار کسی کا بھروسہ اور اعتماد ٹوٹ جائے تو وہ زندگی بھر دوبارہ بحال نہیں ہوتا تعلقات کی بنیاد بھروسے پر ہی ہوتی ہے
ہاں اور جب تعلقات میں ایسے بھروسہ ختم ہو جائے تو رشتے صرف نام کے رہ جاتے ہیں ان میں وہ مٹھاس اور اپنایت نہیں رہتی آج کل جو پریواروں میں دوریاں آ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مخ لص اور ایماندار نہیں ہیں
میں تمہاری اس بات سے مکمل اتفاق رکھتی ہوں مشتوں میں ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم مخلص ہوں ہم جو اندر سے ہو وہی باہر سے بھی نظر آئے منافقت و دکھاوا رشتوں کو دھیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے اور آخر کار سب کچھ تباہ کر دیتا ہے
ہاں ہم اس سلسلے میں خود کی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے کو بدلنا تو کسی ایک بس میں نہیں ہوتا لیکن ہم اپنے طور پر ایسا کیا کریں کہ ہمارے آس پاس ایمانداری ہو
مجھے لگتا ہے آج ہم اتنی ہی بات کریں گے
ٹھیک ہے اللہ حافظ
جچ